وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ بھائی جان
میں بس الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ سنائیے
گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ
کیا کر رہے ہو بھائی کھانا وانا کھا ہی لیا
کھانا کھا لیا نماز بھی ہو گئی
تو کیا بتانا چاہیں گے آج کے موسم کے بارے میں آپ جو موسم جو موسم تو بگڑ ج رہا ہے ابھی
موسم ا بھی ناساز ہے تو بات بات یہاں تک ہے کہ ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے آگے کیا نہیں ہو سکتا ہے
یہ جو یہ جو آج کا موسم ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی دھوپ نکل رہی ہے شاید مجھے لگتا ہے ابھی بارش بھی روک چکے ہیں تھم چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کل تک موسم ان شاء اللہ ٹھیک ہوگا
ب اللہ پہ سب کچھ ہے اس کا نظام وہ خود چلانے والا ہے
یہ سچ میں اللہ پر نربھر ہیں بالکل-
ہے نا -
ہاں-
اور بتے کہ رہا ہے آپ کے بارے میں
ہاں کائرہ ایپ یہ جو ایپ ہے یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے- آپ اے آئی پے بھی چیک کر سکتے ہیں گوگل پے بھی کسی کہیں پہ بھی چیک کر سکتے یہ فراڈ- واڈا ایپ نہیں ہے یہ بہت بڑی ایپ ہے مطلب ا پ جس ہوتا ہے اے آئی کا-
اچھا ج، اس کو کیا یہ کس بنیاد پہ بنایا گیا ہے-
یہ اسی بنیاد پہ بنا گیا ہے کہ یہ جو لینگویجز ہیں ان میں تھوڑا سا جو الرز ہوتے ہیں- اس کو کیسے نکالیں گے ہم?
اچھا-
یہ بات چیت سے رائٹنگ سے لکھنے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ نہیں- یہ جوا پیور لینگویج کات- ان کا آرجن لینگویج کا آرجن نکالنا ہے یہ جو پیورسٹ فارم آف- لینگویج ہوتی ہے وہی نکالنی ہے اور کیا- ہاں بھائی اور بتائیے بھائی- آپ نے کتنے کال کیے مجھے-
بس ابھی دو تین ہو گئے
اورپ مجھے آپ مجھے پانچ کال کریں گے، ٹھیک ہے میں آپ کو پانچ کال کروں گا اوکے ہے نا پھر-
کوئی مسئلہ نہیں ہے بائی جان-
ٹوٹل آپ کو چھ لوگوں کو کرنی ہے مطلب پانچ ایک کو پانچ دوسرے کو پانچ تیسرے کو ہو گئے نا ایک- میرے -میرے دو نمبر میرے دو نمبر ہیں اس کے بغ دو نمبر ہیں میرے پاس-
میرے پاس, دو نمبر اس کے بعد
اچھا-
آپ ان پہ بھی نہ کال کیجیے گا پھر- ہو گیا نا پھر آپ کو ملے گی پندرہ میریرے سے ہی-
ٹھیک- ٹھیک
آپ بھی دوسا نمبر کیجیے گا ماسکال کا واسکال کا ایڈ اس میں-
دوسرا اس میں تین اکانٹ میکزممین اکاؤنٹس ہوتے ہیں- تو پھر مجھے ہاں-
بس تین ہی ہوتے
تین اکاؤنٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تین اکاؤنٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں- ایڈ اس میں دکھاتا ہے پھر جب مینو میں جاؤ گے آپ اس میں دکھاتا ہے ایڈ اکاؤنٹ- آپ ممی کا نمبر دے سکتے ہو کسی کا بھی نمبر دے سکتے ہو-
ہاں, بالکل سر- اور بتائیے
بس آ ب تو-
بس الحمد للہ شکر اللہ کاہ-
اچھا ٹھیک-
کیا کر رہے ہو ابھی-
بس بیٹھا ہوں-
اچھا ٹھیک اس کے بعد کیا کریں گے ہم پڑھیں گے-
جی
اس کے بعد پڑھیں گے ہم
ہ ہاں
ہاں تانزلا بھی کال کر رہی تھی ابھی قسم سے میں نے اس کو اٹھائے نہیں دو تین کال کیے تھے کیہ کے دوران بھی ایک کال کی تھی
ارے ان کا کچھ اپنا مقصد ہوگا اس لیے کال کی ہوگی ورنہ ورنہ ان کو کوئی مج
میں نے اس لیے ان کو کال نہیں اٹھایا
چلو اچھی بات ہے
ہاں بالکل بالکل
ہاں بس پڑھیا آپ جی الحمد للہ
اچھا آج جانا ہے ادھر زمین پر جانا ہے کھیت پر جانا ہے
ہاں وہ تو روز جانا ہوتا ہے بھائی جان
کیا لانا ہے آج ادھر سے گھاس
ڈاس پوش
اچھا ٹھیک آپ کے پاس گائےائے وائےائے ہے کیا کیا
ہاں ہاں
ٹھیک
وہ آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے
ہاں کیوں نہیں
آپ نے کہا تھا نہیں چل رہا ہے
ہاں چل رہا ہے ابھی ابھی چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے
چلو دھنیہ واد
دقت مت آ رہی ہے ہماری بات صاف آ رہی ہے آپ کو
نہیں نہیں
ہاں
نہیں نہیں
میں بول رہا ہوں میری بات صاف آ رہی ہے
ہاں جی اچھی آ رہی ہے
مجھے لگا آپ نے بولانا ایسے نہیں آ رہی ہے تو میں تھوڑا نروس ہو گئے اچھا ٹھیک اور بتائیے خاص کچھ
خاص صاف ہے یار
موجودہ دور موجودہ دور کے بارے میں کچھ بتائیے جو آج کا جو کمپٹیشن کا دور ہے پڑھائی کے دوران ہی کچھ بتائیے بے روزگاری کے بارے میں کچھ بتائیے
آج کل آج کل آپ آج کل بات اگر کی جائے گی آج کل پروٹیسٹ چل رہے ہیں ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیا کہاں سے کہاں ہمارا ملک پہنچا ہے
ہاں اس کی بات نہیں کر رہے ہم بول رہے ہیں انمپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ہم
وہی نہا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھائی جان یہ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے پڑھنے کے شاہد احمید بٹ
کیا بتا رہے ہیں
میرا نا تھوڑا سا یہ ڈاؤن لوڈ ایک نے بھیجا تھا ایک چیز وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا ہے ت نہیںكو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بتائیں گے بیید میں تو ہمیں سینڈ کیجیے گا ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے
اچھا
ٹھیک ہے آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا دیکھیے آج کے جو موجودہ دور کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو منظر عام کر دوں گا ان سے میں آپ کو منظر عام کر دوں گا دیکھیے
ہاں
یہ جو آج کا جو دور ہے اس میں جو پڑھائی ہے نا وہ مطلب بہت حد تک بچے ان کو پتہ ہے ان کو ان کے پاس جو فراہم ہے ان کے پاس موبائل فونز ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ ادھر سے بھی بھوک لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ادھر سے ہی اپنا جو گیان لے سکتے ادھر سے ہی ہم پڑھ سکتے ادھر سے ہی اپنا گیان حاصل کر سکتے اسی لیے بچے کاابر ہوتے جا رہے ہیں انٹیلیجنٹ بچے ہو رہے ذہنی بچے ہو رہے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہے جو ٹیکنالوجی کا بھی فائدہ ہے اس میں اس میں بہت اچھا رول ہے لیکن ڈیمیرٹز بھی ہوتے ہیں دبن جو بھی اچھا چیز ہوتا ہے اس کے ڈیمیرٹس بھی ہوتے ہیں دیکھے جو ڈیمیرٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو نقصانات میں آپ کو آپ کے آپ کو فراہم کروں گا ان سے منظر عام کروں گا تو وہ یہ ہیں کہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں جب زیادہ آپ پڑو گے ادھر اس سے تو آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتے ہیں ہلو
ہاں ہاں
تو مطلب جو آپ پڑھو گے وہاں سے کنٹینیو لیسلی تو آپ آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہے
اچھ
وہ دماغ پہ بھی اثر ڈال سکتا ہے آنکھیں خراب ہونے کے بد جو دماغ پر اثر پڑتا ہے فون زیادہ دیکھنے سے دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے تھوڑا انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے بہت سے کارن ہیں جس سے آپ ذہن نشی بن سکتے ہو
توٹپ
صحیح صحیح
تو آپ کچھ بتائیے اپنے بارے میں جو موجودہ دور کے بارے میں کچھ بتائیے جو پڑھائی کا سلسلہ ہے تو انمپلائمنٹ کیوں ہوتے ہیں لوگ
پڑھ لکھ کر یہ جو پڑھ لکھ کر پڑھ لکھ ر مطلب بہت سی تعلیمیں پڑھ چکے ہے تو یہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے کچھ نہیں کر سکتے کیوں
کارن کیا ہے اسس کاا
دیکھیے کارن سب سے پہلا بڑا کارن یہ ہے کہ اگر بات کی جائے گی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کا ماضی کا دیکھیں گے ماضی میں ہمیں اتنی تعلیم و تربیت نہیں ملتی جیسا کہ آپ نے ابھی بات چھیڑی ہے کہ بچے جو ہے ان کو سب پلیٹ فارم فراہم کیے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا جو ہے تعلیم وہ ادا کر سکتے ہیں وہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن کیا ہو رہا ہے تو کہاں سے کہاں ملک پہنچا ہمارا تو کارن یہی ہے کہ جتنا جتنی پڑھائی زیادہ سستی ہو گئی تو اتنے زیادہ بچے بھی اس میں انرول ہو گئے ہیں تو بچے سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں اس میں پڑھ رہے اچھے سے کر سکتے ہیں جتنے ابھی امپلائمنٹ ریٹ بڑھ رہی ہے
ہاں بالکل
ہوں تو
تو دیکھیے جو جو جو آج کے بچے ہیں مطلب ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو دماغ زیادہ تر بزنس کی اورور د یہ جو پڑھائی ہوتا ہے یہ صرف سکلڈ نہیں ہے جو آج کے مطلب یوا ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں ایسے ہی لیکن وہ بزنس حاصل نہیں کر سک سکلڈ پرسن نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سکل وے اس کے ساتھ اپنا سکل بھی بڑھائے تو جو سکل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو بھی پھر ا روزگار ملتا ہے اس سے جب آپ کچھ کچھ مطلب کمپنیاں کھولو گی تو آپ لوگوں کو بھی اس میں امپلائمنٹ دے سکتے ہو ہے کہ نہیں
بات آپ کی صحیح ہے کہ آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر زیادہ آج کل جو ہے کمپٹیشن زیادہ بڑھ گیا تھا تو ان کو زیادہ توجہ دینے چیے پرائیوی کی طرح وہ زدہ پیسے بھی اس کو ملتے ہیں پرائیوٹ میں ہی زیاہلتے ہیں
ہاں بالکل بالکل بالکل آپسی آپ سے یہی اچریت ہی آپ سے ہی منظور عام کشی کرنی تھی تو تھینک یو اس کے لیے آپ کا شکریہ آباری رہوں گا میں آپ کا دھنیہ واد
میں آپ کو یہی سے کال کروں گا آپ اٹھائیے گا